بھ بھائی جان اور سب کیریت امی ابو
ہم ابھی سب کے ریت میں ہیں
اور بھائی ج ن آپ کہہ رہیے
ہاں بھابھی ب مطلب محترما بھی ٹھیک ہے تھوڑا س کیا وہ بیسو پانی و پلانے کا آام دام تو پانی پلا کے فری ہو گیا چلو ٹھیک ہے ایک بار چرچا کر لیتے ہیں جب
ہاں بھائی جان
ہ
وہتے بائی گان
اور تو نہیں بھائی جان
اور بھائی جان سب
آپ ایسے بول رہے تھے نا کہ کھیتی پہ چرچا کریں تو اب آپ بتائیے کیا خرچے پ کیا کیا اگانا چاہیے کتنا کیا کھاد واد دینا ے آرگینک چیزوں میں کیا کیسے تائی صی سنتولن بنانے
کہتا میں
ہاں
بھائی جان کھیتوں میں ہمیں ہمیزہ جو کھاد ہوتا ہے نا جو جو گھروں میں بنایا جاتا ہے جو اپنے کچرا وغیرہ جو ڈال کے بنتا ہے نا جو گوبر وغیرہ جو
ہاں
اس کا سیون مطلب وہ ڈالنا چاہیے کھیتوں میں جیاد رہےس جس سے کہ فصل اچھی ہوگی اور فصل دیکھنے کو جو یوریا وغیرہ ڈالتے ہیں ان سے بھی اچھی کافی دیکھنے کو اچھی ملتی ہے نہ تو ہماری زمین کو کوئی نقصان ہوتا ہے اور فصل کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے
پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اور آرگینک چیزوں کا اتپن ہوتا ہے جیسے آرگینک آرگینک چیزیں ملتی ہیں اب یہ جیسے یوریا یہ جیسے کوئی کچھ یہ کیسی بولتے ہیں اپنے یہ جو جو مارکیٹ یٹ میں دوائیں ملتی ہے اس سے کیا فصل کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جمینل بھی نشیلی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہاں تو اس سے کیا نقصان سان زیادہ ہوتا ہے سرد کو اور تو ایسی چیزیں اتپن ہونی چاہیے اور اب جیسے مارکیٹ میں کئی چیزیں اپلبدھ ہوتی ہیں جیسے چاٹ پکوڑی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو ان کو ادھ نا مطلب ایمرجنسی ہو تبھی ہی یوز کر لینا چاہیے بائی جان کیونکہ یہ زیادہ سا سائڈفیکٹ ہوتا ہے اور شریر کو نقصان ہوتا ہے
وہ تو ہے آپ نے ایک بات اور دیکھا ہے جیسے کہ آپ نے فاسٹ فوڈ کا سیون کیا
ہ ہ
پکوڑی وغیرہ اور پھر بھی اس سے فٹ نہیں بڑتا ہے کھانا پڑتا ہے کھانی پڑتی ہیں آخر کار روز ٹی وی جو کھانا ہوتا ہے جو روز کھاتے ہیں نا وہ تو ہے اس سے ہی اس سے ہی تسلی س ملتی ہے کہاں ا کھانا کھا لیا
ہ
وہ تو ہے بی جان
ہاں تو یہی تو بات ہے اس لیے ہے نا اچھی اچھی صحت کے لیے اچھا کھانا بہت ضروری ہوتا ہے اور شریر کو نا سریر کو مطلب زیادہ سمے کے لیے چلانے کے لیے ہیلدی چیزیں اپنانی پڑتی ہے جو ہیلدی چیزیں ادکتر کیا سواد میں اچھی نہیں لگتی ہے کڑویی لگتی ہوگی اچھی نہیں لگتی اور جو سریر کو نقصان دائک چیز جو وصو کیا کھانے پینے میں سوادشٹ سوادشٹ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا بہت تو سو یہ مطلب سوچنے والی گمبھیر چیزیں ہیں تو اس پہ کیا جیسے سرکار کو بھی اس پہ اسٹارٹنگ سے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کو کم کرنا چاہیے سرکار میں اور سب دیسی چیزوں کو اپنانا چاہیے اور ان کا پرچار پرسار بھی ہونا چاہیے کیونکہ آدمی کا جیون ہی نہیں بچے گا تو پھر کیا متلب مطلب جینے کاا اپن تو زہر کھا رہے ہیں جیسے فاٹ فوڈ وغیرہ کھا رہے ہیں وہ سواد میں تو اچھا ہے اور مگر وہ جہر جیہت کھانے والا جسے کام ہو گیا تو ان کو اس پہ روک لگانی چاہیے سرکار کو اور خیر ایک چیزیں یہ مطلب ہے نا یہ بھی ہے کیونکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو لوگ باغ تو سڑکوں پہ آئیں گے کام کرنے کے لیے تو سڑکوں پہ آئیں گے تو سڑکوں پہ ماحول کے حساب سے جو بھی جو بکنے والے فاسٹ فوڈ ہے تو ان کو مطلب بیچنا ہی پڑے گا تو ایسی چیزیں بھی اس میں تو اور مطلب نا دونوں چیزیں مطلب اس میں قتن اور اس میں غلط اور صحیح کا دونوں کا نرنےے لے کے سرکار کو قدم مطلب اٹھانا چاہیے بھائی جان
وہ تو ہے بھائی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ کبھی جو دھول ویسے کئی بھی جگہ پہ جو چوک وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر روزگاری کا دیکھ کے تو بے روزگاروں کا پتا تو وہاں چلتا ہے جیسے لیبر چوک وغیرہ ہوتے ہیں نا
ہ ہاں ا
تو وہاں پر دیکھ دیکھ تو کتنی بھیڑ ہوتی ہے تب اصلی پتا تو تب چلتا ہے کہ اتنے لوگ بھی بے روزگار ہیں اور ان کو بھی روزگار ملتا ہے ملتا نہیں ملتا ہے ایک ایک دن گیلیت رستے
صحی بات ہے بھائی جان کیونکہ سرک کو سرکار کا مطلب گمبھیر مدعا ہے روزگار دلانے کی یوجنائیں تیار کرنی چاہیے سرکار جیسے سرکار کوئی بن کوئی بنے تو سرکار کو نا ب مطلب بھائی جان ادھکتر دیش کو وکست کرنے کے لیے روزگار دینا آوشکتا کے اوپر ہوتا ہے کیک وہ مطلب روزگار ملے گا تو ان کا پالن پوشن ہوگا اور جیسے یہ آوادی مطلب لوگ باغ گنڈے ہو جے ہیں جیسے بدماس ہو جاتے تو ان کا کم ہو جائےا کیونکہ وہ ڈیلی کام کرے گا تو تھکے گا تھکے گا د سوئے گا
وہ تو ہے بھائی اور بھائی یہ کیا کریں بیچارے وہ تو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ ہم جب کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ کوئی کسی کو دیکھ لو جو تھٹالی بیٹھا رہتا ہے تو اس کے من میں ن نہیں کیسے کیسے بچار آتے رہتے ہیں اپنا آٹومیٹک ہی بچار آتے ہیں کیا کرے پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے غلط چیزوں پڑ جاتا ہے
ہاں تو ایسی چیزوں کو م ٹ کے لیے روزگار ملنا چاہیے کی مطلب جس آدمی کے پاس مطلب روزگار ہے نا تو وہ ایسے قدم اٹھاتا نہیں کی وہ ان کا مائنڈ اس پہ ڈائیورٹ ہو جا ہے
وہ تو ہے بھائی ج ہم
ہ کام کا کام مل جاتا ہے پیسہ مل جاتا ہے اور سمے نکل جاتا ہے اور ان کا دماغ فریش رہتا ہے یہ خالی دماغ بولتے ہیں نا کہ خالی دماغ سے تان کاا ہوتا ہے یہ خالی دماغ سے تانق ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس میں بھائی جان تو یہ اس میں سرکار کی کچھ مددے ہیں جو سرار کو اس ک چیز کے اوگت کرنا چاہیے اور ان پہ دھیان دینا چاہیے
وہ تو ہے بھائی جان یہی تو ہے سرکار کچھ دھیان نہیں دیتی اور جو محنت کرتے ہیں ان کا بھی اور گڑبڑ کر دیتی ہے
ہ
آپ نے دیکھا ہوگیا جیسے
اب جیسے بچے پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد میں بھی ان کو جاب نہیں ملتی تھی تو وہ مطلب بےروزگاری بڑھی ہوئی ہے اپنے جیسے بھارت کی بات کر لیں اپن تو بھارت میں بہت خطرناک طریقے سے مطلب مطلب بے روزگاری چرم سیما پہ ہیں تو بے روزگاری اری کیونکہ لگ مطلب بچ بچوں کو پڑھنے سے من ہی اب گیا تو ماشاء اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے
وہ تو ہے یہ بھائی اسی وجہ سے ہوا ہے پڑھنے سے من کہ بچے تیاری کرنے جاتے ہیں ہم بھی تیاری کرنے جاتے ہیں یا ہمارے بھائی بہن تیاری کرنے جاتے ہیں جو تیاری کرتے ہیں جیسے ریسیپی پر بڑھیا جاتا ہے ان کا پھر یہ پیپر لیک ہو جائے تو ان کو کتنا دندکھ ہوتا ہے
صحی بات ہے بھائی
اور پیپر بھی اس اس ٹائم ٹف بنا رہی ہے سرکار
ہاں تو تب بنانا بھی آوشکتا ہے نا کیونکہ وہ مطلب ایسی ویکنسی آتی ہے کہ اونٹ کے منہ میں جیرا مطلب ایک ویکنسی کم اور اسٹوڈنٹ پڑنے والے بہت زیادہ ہو گئے تو ان کے حساب سے پھر پیپر تو ہارڈ بنے گا تو ان کو کیا جنسنکھیا کے آدار پہ دیکھ کے اور وکیسی مطلب وکیپت نکالنا چاہیے
آپ نے دیکھا ہوا ا وہ تو
اس کا مطلب مطلب ان کا امتحان ہوناا تو امتحان میں اتنا بھی نہیں ہو کہ جو بچے آ ہی نہیں پائے ابھی ایسے ابھی ابھی ابھی ایسے دیکھا تھا کہ فسٹ گریڈ کا پیپر تھا اس میں پینتالیس پرسینٹ اپستتی تھی
وہ تو ہے بھائی وہ تو ہے بھائی جان
ہاں تو سکار کوئی گمبھیر
آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی فرسٹ گریڈ کا پیپر ہوا تھا جو پالٹیکل اس میں اونلی دو سو چانوے بچوں نے پاس کیا تھا اور پاس ہی نہیں کر پہنچے
ہاں وہ پیپر اتنا ڈ ڈ
اتنا ٹف بنا دیا کہ کوورن لگانا بھی ا کون کو لگانے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ غلط نہ ہو جائے
ہاں پیپر میں ایک پرسن مطلب ایک پرشن پہ دو دو ہی پرسن آتے ہیں اتنا بڑا پرشن ہوتا ہے کہ پڑھنے میں گمبھیر ہو جاتا ہے مطلب دو بار نہیں پڑھے نا پرسن کو تو سمجھ میں نہیں آتا اتنا گمبھیر وشی ہے اس پہ
آپ نے ریٹ کا ر ریٹ کا جو پیپر ہوا تھا ابھی اسے کم سے کم ہو گئے دون
آ گئے ن ریٹ کاا مطلب ریٹ گری مطلب آ گیا ن رزلٹ کل آیا تھا رزلٹ
ہاں رزلٹ تو آ گیا اس کا پیپر ہوا تو آپ نے دیکھا ہوا اس میں رجستھان جی کی کتنی کٹھینائی ہوئی تھی کال کرم سے ملاؤ اور جو ٹائم پہلے جو ٹائم دے رکھا تھا وہ بھی ٹائم کم کر دیا انہوں نے
ہاں وئی تو بدھی
جو کچھ کرنا ہے تو وہ پہلے ہی بتا د سرک جو پہلے بتا دیں تو وہی حساب سے تیاری کریں
ہاں صحیح ہے سرکار کو پیٹرن دے دین چاہیے تو سرکار بھی چاہتی ہے نا کیک لوگوں کو نو ری لگانا چاہتی تھوڑی ہے وہ تو بھیڑ کو ہٹانا چاہتی ہے سرکار تو بھائی جان ایسا ہو رہا ہے کہیں کہ سرکار بھی ایسے چاہتی ہے کہ بھیڑ کم ہو جائے اور نوکری لگانا چاہتی نہیں ہے سر بھ جان اب ان کو تو کیا اللہ تعالی کو کچھ دماغ دیں کچھ ان پہ برد برسیں تو ان کا دماغ صحیح چلے سرکار کیونکہ یہ مطلب بچوں کے سھ میں جو نقصان ہو رہا ہے ان کو ان کے انسار مطلب ویوپتی جاری ہو تو کچھ بلا ہو جائے نا تو کچھ بلا ہونے والا نہیں ہے سنسار میں
وہ تو ہے بھائی جان یہی ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی برکت رکھے یہ سبھی سب ہلو جی سے کہ جلدی سے جلدی وکاس ہوت
دعا اچھی رہے
وہ تو ہے بھائی
اور سب ابو جان وغیرہ سب کھیرےت میں نا
ہاں بھائی ابو جانا
ہاں تو بھائی جانے کال مک کبل ہو گئی
خدا حافظ خدا حافظ